ہیلو السلام علیکم بجان
ا سامان کا پ ج
اوکے آال
آ بتائیے
جی جی جی جی ان شاء اللہ ہماری طرف بھی سب خیریت ہے اور فرمائیے کچھ اورے آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیسی چل رہی ہے آپ کی زندگی
آپ کے لگ بس اور ب گھومنے جا رہے ہیں ادھر سے ادھر گھومتے رہتے ہیں بس دیکھ رہے ہیں ماحول
جی تو ابھی میرے حساب سے میں سوچ رہا تھا کہ اپنے دیش میں ایک مدعا بہت زیادہ چلا ہوا ہے گڑا جنگلوں کی کٹائی تو انشاء اللہ تھوڑا آپ اس کے بارے میں کچھ گپتگو کرنا چاہیں گے
بالکل بھائی گ اس یہ بہت ہی بڑا سمسیا ہو چکی ہے ابھی میں اس کے بارے میں آج ہی پڑھ رہا تھا دن میں میرے کو ایک مطلب ایک آرٹیکل ملا تھا تو اس میں تو یہ جھارکھنڈ کا کوئی ایک وہ تو گ ایک جنگل تھا جس کو دو ہزار پندرہ میں ایک دم بھرا پھرا تھا اور ابھی جب سے دو ہزار پچیس میں اڑانی کو دیا ہے ابھی ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ جنگل تھا ہی نہیں ہوا پورا مٹی مٹی چمک رہی ہے بھائی
جی جی انشاء اللہ ہماری جو حکومت ہے اس نے کیا ہے کہ اپنے پیسوں کے چکر میں اور اپنی دوستی کے چکر میں نا پورے یہ کہ آئے کہ اپنے پرکرتی کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں حکومت کے جیسے ابھی ہمارے پردھان منتری جی ہیں وہ تو کیا ہے کہ کچھ سال میں مر جائیں گے نکل لیں گے اور پھر اس کے بعد تو ہمیں ہی بھگتنا ہے یہ سب کچھ
بالکل بھائی جان بالکل
ا ابھی ہماری حکومت کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس سے کیا بوشیہ میں کتنا زیادہ مطلب ہمارے یہاں کی عوام پہ کتنا زیادہ پرباؤ پڑنے والا ہے جیسے ابھی آپ نے کچھ ٹائم پہلے نیوز سنی ہوگی کہ جرمنی اور یہ کچھ یوروپ کچھ دیسوں میں انسانوں کی موت ہونے لگی تھی وہاں پر ٹیمپریچر بڑھا تھا تین
وہاں وہاں میں یہی سمسیا آ رہی تھی کیوںکہ گلوبل وارمنگ بڑھ رہی تھی تو اس کے چکر میں ادھر ٹیمپریچر بڑھ گیا کیوںکہ ادھر تو نارمل ٹیمپریچر پ بارہ سے چودہ اٹھارہ تک رہتا تھا اور اچانک سے تھرٹی تھرٹی پینتیس چالیس کراس کریے تو وہاں سمیا ہونے لگی لوگوں کو پلاسٹک ا گلنے لگ گئی تھی ادھر کی کیونکہ ادھر کی پلاسٹک نارمل ہی رہتی ہے ہماری یہاں سے بھی نارمل ادھر لوگوں کو اور پلاسٹک گلنے لگ گئی لوہا بھی پییرنے لگیا تھا تو ادھر لوگوں کو بہت جلن فیل ہونے لگ گئی کپڑا کپڑے اتار اتار کے ندیوں میں بٹر سیومنگ پوول واگیرا میں ڈلے ہوے ہیں لوگ اتنی بری حالت ہوچکی تھی بھائی اس حکومت اس تو ان کی حکومت میں تو یہی سب چل جاتاتا
جی جی انشاء اللہ وہ کیا ہے نا کہ ادھر کا ٹیمپریچر ان کی بھی ن باڈی اس حساب سے ڈل چکی ہیں کہ وہ زیادہ بیس سے اوپر کا ٹیمپریچر سہن نہیں کر سکتی ایک یوٹیوبر تھی ایک لڑکی تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ ویسے تو میں یو پی سے ہوں اور میں یہاں پر اپنے جب انڈیا میں رہتی ہوں تو کیا ہے کہ میں چونتیس پینتیس یاں پھر چالیس تک کے ٹیمپریچر کو ہم سہن کر لیتے ہیں لیکن وہاں پر جرمنی میں رہ رہی تھی تو وہ بول رہی تھی کہ مجھے یہاں کا جو ابھی تیس ڈگری سے ٹیمپریچر ہے وہ مجھ پہ سہن نہیں ہو رہا ہے جبکہ میں جب اپنے ملک میں تھی تو میں کیا ہے کہ چالیس ڈگری کا ٹیمپریچر بھی سین کر لیتے تھے کوئی دقت نہیں ہوتی تھی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں پر چالیس ڈگری ٹیمپریچر گرمیوں میں پینتالیس ڈگری تو نارمل رہتا ہے
بالکل بھائی جان اپنے یہاں فورٹی پینتالیس پلس ہی رہتا ہے ہمیشہ
وہی تو تو وہاں پر کیا ہے کہ وہ کیا کہ ماحول کا فرق ہوتا ہے انوائرمنٹ کا فرق ہوتا ہے اور اسی حساب سے ہماری باڈی ڈل جات جاتی ہے تو ابھی کیا ہے کہ ابھی ہماری حکومت میں کیا ایک اور ایسیے یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ کیا ہے میگھالیہ سے بنا رہے تھے پہلے ہم نے بہت سنا تھا کہ میگھالیہ اتنا ہرا بھرا ہے بہت زیادہ لیکن آج کے ٹائم پہ یو ج ابھی ہماری نئی حکومت آئی ہے دو ہزار چودہ بات انہوں نے ہر چیز نا اتنی بکواس کرتے جا رہے ہیں جنگلوں کی کٹائی پیڑوں اب تو یہ پہاڑوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ان سے بھی اب یہ پتھر نکالنا شروع کر دیا ہے انہوں نے
ہاں اس میں سے بھی اسے انیں خنج وغیرہ اور سیمنٹ وغیرہ کے لیے جو جپسم وغیرہ ضرورت ہوتی ہے وغیرہ سب کچھ ادھر سے ہی تو ملے گا انہیں اور کہاں سے ملے گا پورے ملک کی حالت خراب کرکے رکھی ہے
ابھی یہ اب یہ کچھ چند پیسوں کے لیے یہ ہمارے کچھ چند لوگ پورے دیش کا بوشیہ خراب کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیا ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر کسی دن ہمالیہ کی گلیشئر پگل گئی تو اپنا انڈیا تو پورا ہی بھی جائے گا نا انشاء اللہ اگر بائی چانس اگر ٹیمپریچر زیادہ بڑھنے سے کچھ ایسی سونامی یا کچھ آ گیا جس سے کیا ہے کہ انڈیا کے بہت سارے شہر تو ویسے ہی چلے جائیں گے سمندر میں کیونک کہ آپ نے دیکھا ہوا ٹی وی میں نیوز میں بہت سارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اگر اسی طریقے سے ٹیمپریچر بڑھتا رہا تو جو سمندر کے کنارے جتنے بھی شہر ہیں جیسے گووا ہے اور تمل ناڈو کے بہت سارے شہر ہیں اور بھی جو کیرل وغیرہ کے خر ہے وہ تو ویسے ہی پانی میں ڈوب جائیں گے
بالکل بھائی جان بالکل آپ کی بات صحیح ہے ہمارا ہمارے نیچے ملک نیچے والے جو حصے ہیں نیچے والے جو رجیہ ہیں دکن دکشن باگ والے ان میں بہت سمسیایں ہو جائیں گی
جی جی وہی تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کیا کیا لوگ مطلب پیسے کے لیے اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ نہیں اب دکھائی نہیں دے رہا کہ ہمیں کون سی چیز کاٹ نی چاہیے کون سی نہیں پرکرتی نے ہمیں اتنا اچھا سب کچھ بنا کے دیا ہے اور ہم اس اس کو اتنا بگاڑنے میں لگے ہوئے ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوا کہ جو امر ناتھ یاترا جو کہ ہمارے ملک کی سب سے مطلب کیا ہے فیمس یاترا ہے وہاں پر آزاد لاکھوں سے تعل ہر مہینے جاتی ہے وہ چار دن میں ہی وہ شیو لنگ پگھل گئے اس سے پہلے تو کبھی یہ نہیں ہوا تھا
ہاں بی ہے ن یہ میں نے بھی سنا تھا وہاں کا ٹیمپریچر بھی اسی وجہ سے بڑھ گیا ہے کیکہ
ارے یہ جو حکومت نئی آئی ہے اس نے کیا ہے کہ ایک دم ویاپاریوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے
ہاں پس پیسہ دیجیے اور کچھ بھی کرو جو تم کر سکتے ہو چاہیں ملک کی بری سے بری حالت ہے
ارے اب انہوں نے کیا ہے وپاری آپ کچھ بھی دیکھ لو کھانے کی چیز تو آپ کو شدھ نہیں مل سکتی بس کیا ہے کہ ان کو پیسے مل جائیں ان کو اپنا اساہ مل جائے آپ کتنا بھی گندا سامان بیچ دو جنتا کو کوئی دقت نہیں ہے اتنی بھی خراب چیزیں بیچ دو کچھ بھی کر دو چاہ ایک دم جنتا کو بری حالت جیسے آپ نہیں پرائیویٹ کمپنییا دیکھا ہوگا کوئی نیم نہیں ہے کوئی قانون نہیں ہے وہاں پر لوگوں سے آٹھ آٹھ گھنٹے کا بول کے دس دس بارہ بارہ گھنٹے کا کام کروایا جاتا ہے کچھ نہیں ہے کوئی نیم قانون کچھ ہے ہی نہیں کیا یہ مطلب حکومت کیا کرنا کیا چاہتی ہے بھائی ہم نے ان کو کیوں چنا ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں
پتا نہیں بھائی جان بس جو ہے چل رہا ہے ہمارے ملک میں اور یہی سب چل ادھر آنا تو پتا نہیں کیا سے گ ہو مجھے نہیں لگتا وہ ان کے بھائی ہیں بس انہیں کو اپنا سب کچھ پیسہ پیسہ ل اور سارا سب کچھ ررانی جی کو پرووائڈ دے دو اور کوئی مطلب نہیں کسی کا
ابھی یہ دیکھیے کہ زیادہ تر ہمارے پس میں جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں وہ تو اپنا ودیشوں میں جا کے سیٹ ہوتے جا رہے ہیں اپنا شیٹر وہاں پر زمین کر دیتے ہیں گھر وغیرہ بناتے ہیں اور اچھی طریقے سے رہ رہے ہیں یہاں پر کس کو رہنا ہے وہی غریب جنتا اور یہ نہا نہ تو سرکاری اسکولوں کا استر صحیح کر رہے ہیں نہ سرکاری ہاسپٹلوں کا استر صحیح کر رہے ہیں نہیں کچھ بھی مطلب ہر چیز بس پرائیویٹ میں اور پرائیویٹ میں کون جائے گا جس کے پاس پیسے ہیں بس یہاں پر نا آپ تانا س ہی شرو کر دیا انہوں نے جیسے پچھلے ٹائم میں ہوتا تھا نا اور بس ان کو ایک بار اچھے سے پتا ہے کہ یہاں کی جنتا کو جتنا پاگل بناتے رہو گے اتنا ہم شاسن کرتے رہیں گے کبھی دھرم کے نام پہ بنا دیتے ہیں کبھی جاتوں میں بانٹ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ بس ان کو بس یہ انہوں نے کیا ہے کہ رام باڑ علاج ڈھونڈ لیا ہے کہ جنتا کو مور کیسی بنایا جائے
ہے ہمار ملک کی جنتا پالا بس گھرم کا نام آیا وہیں سب پاگل ہو جاتے ہیں ساتھ اور کچھ نہ ہی سمجھ آتا ہے کوئی سمجھا جائے نہیں تو سب ایسا سوچتے ہیں یہ تو پاگل ہے ٹھیک ہے وپ دھرم ضروری ہے
جی ابھی کیا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بھنڈارا ہوا تھا جس میں کیا ہے کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں تو اس سے پہلے نا سات دن وہ کیا ہے کہ چلا تھا اس میں جیسے کیا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ہمارے بتایا گیا تھا تو سات دن کہ ایک پنڈت س سات لاکھ روپئے لے گیا آپ سوچیے کہ کتنا مطلب لوگ دھرم کے پیچھے کتنا پاگل ہے کہ ایک پنڈت کو انہوں نے سات لاکھ روپ روپئے دے دیے اپنے
سات دن کے سات لاکھ روپئے انہوں نے دے دیے اور پھر اس کے بعد اس کے بعد بھی دیکھ
اس سے اچھ اس سے اچھا کسی لڑکی کی شادی کرتےتے
اتنا چندا ایکتت ہوا نا اس کے لیے لگ بھگ ایک کروڑ روپے کا چندہ ایکترت ہوا لوگوں نے کسی نے پچاس ہزار کسی نے سٹات ہزار اب یہی لوگ اگر ان لوگوں سے یہ کہا جائے کہ اپنے گاؤں کی سڑک ٹھیک کروا لو یا اپنے گاؤں ہاسپٹل کو ٹھیک کروا لو یا کسی غریب کو دے دو یا پھر غریب کے لیے بلا کر دو یہ ایک بھی آگے نہیں آئے گا بس یہ بھی وہیں پر
شادی کر رہے سب سے اچھا
جی جی یہ بھی یہ جو موٹے پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا یہ بھی وہیں پر پیسے دیتے ہیں یااں انن کو اپنا فائدہ دکھتا ہے کیونک جو پچاس سٹھ ہزار روپئے جو زیاد تر دینے والے لو وہی ہوتے جو آگے آ کے چوناووں میں لڑنا چاہیں گے چوناؤوں میں اپنا ووٹ مانگنے کے لیے یہ آئیں گے وہی لوگ ہوتے ہیں جہاں تک
بالکل بھائی جان بالکل آپ کی بات ہے ایک دم صحیح ہے
کیونکہ ہر کوئی نا اپنا فائدہ دیکھ کے چلتا ہے آج کے ٹائم پہ اگر ہم اپنی جب جوتے بھی خریدنے جاتے ہیں تو وہ بھی پانچ سو چھ سو روپے کے آتے ہیں تو ہم ان کی بھی کتنی آگے کی سوچیں چلتے ہیں کہ یہ کم سے کم ڈیڑھ دو سال چلنے چاہیے تو کوئی انسان اگر پچاس سے ساٹھ ہزار روپئے خرچ کر رہا ہے تو وہ کتنا لمبا سوچ کے چل رہا ہوا کہ میں پانچ سال کے لیے سرپنچ بنوں گا اور اتنا پیسہ نکالوں گا یہاں سے کہ میری ساتھ پستں بیٹھ کے کھائیں گے
بالکل بھائی جان بالکل آپ کی بات میں ایک دم دم ہے
وہی تو میں کہہ رہا ہوں اور ہمارے گاؤں کی اور جو دیش کی اتنی مورکھ جنتا ہے نا مجھے تو مطلب یقین ہی نہیں ہوتا
یہ ہمارے ملک کی جنتا نا کبھی نہیں سدھر سکتی اس کے لیے آپ کچھ بھی کر لو کوئی فرق نہیں پڑنے والا کسی کو جو بھی ہے وہ وسٹ چل رہا ہے
ج اسی لیے تو ہمارے دیش ہمارے دیش کی حکومت ہے وہ سرکاری اسکولوں کے لیے اچھی سویدھا پرووائڈ نہیں کرا رہی ہے کیونک اگر یہ پڑھنے لکھ گئے الگ الگ تو کیا ہے کہ ان کو دھرم کے نام پہ پے پاگل کیسے بنیں گے یہ آپ ب میں جاتوں میں کیسے بٹیں گے پھر یہ ووٹ ج اور دھرم کے نام پہ کیسے دیں گے یہ
بالکل وہی ہے ابھی تو ہونا بس درم دھرم کے نام پ بہت مل رہا ہے جیت رہے ہیں اور اپنی حکومت چلا رہے ہیں
وہی تو
ملک کی ایسی کی تفی یہے جا رہا ہیں تو اپنے اپنے امیر دوستوں کو وہ سب کچھ دے کےے
جی جی چلیے بھائی جان آپ سے بات کر کے نا مجھے بہت اچھا لگا ویسے آپ کے بھی بچار ہم سے بہت ملتے جلتے ہیں
چلو اچھا
جی خدا حافظ